ہلو س رک- وعلیکم السلام اور خریت سے ہیں-
ج بتائیے آپ جیسے گھر میں سب بڑھیا-
جی- جی الحمد اللہ سب بڑھیا ہے- ہاں اور آپ کی دیکھا موسم کیسا ہے-
جی ادھر موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے بالکل بارش جیسا موسم ہو رہا ہے-
اچھا -اچھا
اور آپ کے دھر کون سا
ہمارے ادھر بہت کافی گرمی ہے دھوپ نکلی ہے بہت گرمی سی ہو رہی ہے
ادھر تو بارش جیسا موسم ہو رہا ہے
ہوں ہاں اس ٹائم تو بارش کا ہی موسم ہے کہیں دھوپ ہے کہیں ٹھنڈی ہے-
ہ جی بالکل
اور آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں-
جی سب گہریےت میں آپ بتائیے آپ کے گھر میں ا ابو-
جی جی الحمد للہ اللہ کا ش کررو سب ٹھیک نا
جی
جی اور آپ کی امی بھی ٹھیک ہے
جی بالکل اللہ حیر اچ
اور کھانا پینا ہو گیا آپ کو
جی آپ کا ہو گیا کیا
جی جی ہم تو بھی بنائیں ہی نہیں بنائیں گے پھر پائیں گے
اچھا
ہاں جی جی آج کل گرمی موسم بہت ویسے چل رہا ہے
جی گرمی موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے
جی جی بہت موسم خراب ہے
جی بالکل موسم کا کارن ایک تو ایک پردوشن ہو رہا ہے اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے
ہوں کیونکہ پردوشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو بارش کا مانسون ہوتا ہے اس میں بہت تیز گرمی پڑتی ہے بارش کا کچھ اتا پتہ نہیں رہتا موسم ایک دم سے اتنا بدلاؤ ہو رہا ہے موسم کے اندر کہ اپن مان نہیں لگا سکتا جب بارش کا موسم رہتا ہے تو اس ٹائم پہ بہت تیز گرمی رہتی ہے مطلب کہ اگر گرمی رہے گی تو بارش بہت کم ہونے کے چانسیز رہتے ہیں اور ابھی کی گرمی بنکر ہو رہی ہے نہا کہ کوئی بھی ہو کہ کسی بھی ویکتی ہو اس کو چکر آ جائے گرمی کو دیکھ کے
میں بس تو صحیح کرما رہے ہ آپ بالکل بہات ہو رہی ہے سب سے زیادہ امس ہو رہی ہے
جی بالکل
ماس بول بارش کا ہے اس ٹائم کبھی بھی بارش ہونے لگتی ہے کبھی بھی دھوپ آ جاتی ہے
جی جی میم یہ بارش نہ ہونے کا سب سے بڑا ک کارن ہو رہا ہے آج کی دنیا میں ان جو جس پرکار سے ان پیڑ پودوں کی کٹائی چل رہی ہے
جی جی بالکل
کیونکہ بارش کو آکرشت کرنے والے
درخت بہت ضروری ہے لیکن اسی کو کاڑ دیا جاتا ہے
جی بالکل
ویسے بھی اپنے گھر میں بھی لگانا چاہیے چھوٹے موٹے پودے
جی بالک آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کے اندر بن موسم مانسونی بارش آتی رہتی ہے و گرمیوں کا زیادہ ابھاؤ نہیں رہتا کیونکہ وہاں پر آپ کو کافی ماترا میں پیڑ پودے دکھائی دیں گے ہر گھر میں تین چار پو پیڑ پودے رہتے ہیں یہ وہاں اور وہاں پر اتنے بڑے بڑے پروت رہتے ہیں نا کہ آپ آپ کو ج اتنے پیڑ پودے رہتے ہیں ادھر کی گرمی کا کچھ احساس ہی نہیں ہوتا اور بارش وہاں پر بن بل مہمان کی طرف کبھی بھی آ جاتی ہے
کھلی جگہ پہاڑ رہتے ہیں تو وہاں اتنا اور شہروں میں کافی گھر بنے ہوتے ہیں جہاں مطلب پیڑ پیڑ کاٹ کاٹ کے لوگ گھر بناتے ہیں جگہ نہیں ہے اسی لیے ا وہاں کھلی جگہ بڑا میدان وہاں کی بات ادہ ہوتی ہے
لیکن اب کیا یہ گاؤں بھی جو کہ شہروں کی طرف وکست ہونے لگ گئے کیونکہ ادھر بھی بہت ساری فیکٹریاں کنڈ فیکٹریوں کا نراان ہو رہا ہے تو گاؤں کے کو بھی شیروں میں تکدلیف کیا جا رہا ہے لیکن یہ
تبدیل کر لیا جائے گا صحیح بات ہے
جی بالکل یہ یہ کچھ گاؤوں میں ہی دکھائی دے گا لیکن کیا کرتے ہیں شیروں میں کیا کرتے ہیں ویکتی پیڑ پودوں کو کاٹ کر وہاں پر بڑی بڑی فیکٹریاں بنا دی جاتی ہے
جی جی جی
جس سے کیا ہوتا ہے کہ پولوشن کی ماترا زیادہ بڑھتی ہے اور موسم میں کافی انتر دکھائی دیتا ہے
جی جی مانسون تو ایسا ہو رہا کہے کہ ہر ویکتی بیمار پڑا ہے اس ٹائم اپنے اپنے گھر میں
جی بالکل اپن کو جتنا ہو سکے اتنا پیڑ پودے لگانے چاہیے
جی جی بالکل بالکل صحیح فرما رہا ہے
کیکہ پیڑ پودوں سے کیا ہوتا ہے اپن کو ایک تو آکسیجن کی پراپتی ہوتی ہے اور بارش مانسون میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے
بالکل
لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں لگانے کی وجہ ان کو کاٹ رہے ہیں ان کی جگہ پر پتا نہیں کیا فیکٹریا کچھ بھی بنا رہے ہیں جس سے کہ بہت زیادہ مانو شریر پر فرق پڑتا ہے وہ کچھ پیسوں کے لیے وہاں پر کچھ ایسی چیزیں بنا دیں گے جس کہ جیریلی گیسیں وہاں سے وکست ہوتی ہے فیکٹریوں سے
جی جی بول بول
جی آپ فرمائیے
ایسا ہے کہ سب جگہ جگہ کم پڑ رہی ہے لوگوں کو گھر گھر فیکٹریاں بڑی بڑی بلڈنگ یہی سب پن رہا ہیں
جی جی بالکل
پہلے تو شہر میں بھی کافی مطلب جگہ رہتی تھی اب تو شہر پورا مطلب آپ کو کہیں زمین ہی نہیں ملے گی دیکھنے کے لیے کہ کہیں پہ انسان اپنا گھر بنوا لے آؤٹ ایریا میں ہی ملتا ہے
جی بالکل
پیڑ درخت لگانا ضروری ہے اسی لیے زیادہ بڑے تو نہیں چھوٹے چھوٹے ہی لگا لے اپنے گھر پہ
جی بالکل
ابھی تو کافی دو تین دو تین مہینے تک ایسا ہی معاشن رہے گا گرمی کا بارش گرمی بارش گرمی چلتا ہی رہے گا بارش ہو جا بارش ہوئی بارش صبح دھوپ آ گئی وہی چیز نقصان کرتا ہے لوگوں کو دھوپنے
اچا
بیمار پڑ جاتا ہے
تو
بیماری کا موسم بھی ہے ایک طریقے سے ہے
جی بالکل آپ لیکن اپن کو موسم کے انوسار اپنے پرکرتی پر بھی دھیان دینا چاہیے
جی جی بالکل
ان فیکٹریوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو گندا پانی گندا کیچڑ وغیرہ نکلتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں لوگ ندیوں میں بہ دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے ندیوں کا پانی بھی دوشت ہوتا ہے جو و تل پانی خوب پیتے ان کے شریر میں بہت زیادہ فرق تھا جی بالکل آپ کو پت ہے گرمی اے سی ہے کہ اگر کو پانی نہ ملے تو وہ چپ کر آ کے ادھر ہی رہے جائے
بالکل بالکل صحیح فرمان ہے ہ آکسیجن لیول بھی لوگوں کم ہو گیا ہے پہلے کے اکارڈنگ کھلی ہوا نہیں ملتی ہے پلکا آکسیجن نہیں لے پاتا انسان
جی بالکل آپ نے دیکھا ہوگا ابھی دلی کا کیا حال ہو رہا ہے وہاں پر لوگوں کو سانس لینے میں بھی اتنی تکلیف ہوتی ٹھ کیک کہ وہاں کی ج جی وہاں پر نہ تو پیڑ پودے ہیں وہاں پر ادھکتر دیکھھی جائے تو فیکٹریاں میں
ندی دیکھیںندی
جی
پڑ پودے بہت ضروری ہے ہوں
کیکہ دلی دلی کاال اتنا برا ہوتا جا رہا ہے دن کے دن لوگ وہاں پر رہ تو رہے ہیں لیکن وہاں رہنے پر ایک ایک طریقے سے پت نہیں کم ہوتا جائے
جی جی وہاں بڑی بڑی بلڈنگ ہو ہیں لوگ آکسیجن کھل کے لے بھی نہیں پاتے ہیں وہاں پہ ہے نا
وہاں کا آکسیجن لیول بہت نیچے جا رہا ہے
بالکل بالکل صحی فرما رہے ہیں آ ہ لیکن کیا کرے وہ لوگ بھی بچارے کمانے کے لیے ہی باہر جاتے ہیں نہیں تو اپنے شہر اپنا گاؤں چھوڑ کے کون جانا چاہتا تا ہے آج کے ٹائم نے
جی بالکل ان کی بھی مجبوری رہتی ہے تبھی تو وہ اپنے سندر پیارے سے گاؤں کو چھوڑ کے اس ایسی جگہ پر جانا پسند کون کرتا ہے لیکن مجبوری ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ویکتی کو کچھ بھی کروا سکتی
کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے انسان
جی بالکل
آج کے ٹائم میں کوئی کہیں نہیں جانا چاہتا اپنے گھر کے علاوہ مجبوری ایسی چیز ہے کہ اپنا دیس اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے
جی بالکل
اچ
اس لیے بڑے تو نہیں اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے دادا کا کو لگانا ہی چاہیے
جی دیکھیے پیڑ پودوں سے اپن کو ایک تو پرگتی کا نظارہ بھی اچھا ہوتا ہے اور ساتھی اپن کو اس سے بہت زیادہ فائدے بھی رہتے ہیں
جس چیز میں فائدے رہتے ہیں اس چیز کو اپن کو لگانا چاہیے لیکن ویکتی کیا کرتے ہیں جس چیز جس چیز میں فائدہ رہتا ہے اس چیز کو مٹا دیا جاتا ہے
ارے یہ بھی ہے نا پہلے کے اکارڈنگ بہت ملاوٹ بھی ہے ہر چیز میں پہلے سجت ہر چیز نیچرل تھی کھانے کی پینے کی اب لوگ انجیکشن لگاتے سبزی وبزی بڑی کرتے ہیں نا پہلے یہی لوگوں کو کھیت خھلیان تھا تو بڑے لگا لیتے تھے اب بہت ملاوٹ ہے
جو پہلے کے کسان ہوتے تھے وہ نیچرل خاد کے ساتھ زمین کرتے پیداوار کرتے تھے لیکن اب کے کیا ایک تو ہائبرڈ و کیمیکل والی چیزیں چل رہی ہے تو ان سے کیا ہوتا ہے جو چیز اپن پیدا کرتے ہیں ان میں کیمیکل ہوتا ہے اور ان کے مادھیم سے ایک طریقے سے جو ویکتی ان کو کھاتا ہے وہ بہت زیادہ بیمار پڑتا ہے
چلے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اللہ حافظ